ٹھیک ہو
ہاں آپ ٹھیک ہو
ہاں میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہوگی
اپ ٹھیک ہو
ہاں میں بھی ٹھیک ہوں
گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں سبھی ٹھیک ہے آپ کے گھر میں سبھی ٹھیک ہے
ہاں شکر اللہ کا سب ٹھیک ہے اور کیا کر رہے ہو
بس ابھی ایسیے ہی بیٹھی تھی تو سوچ رہی تھی کہ ایک علم بھی کتنی بڑی دولت ہینا
ہاں علم ایک بڑی دولت ہے علم انسان کو سب سے بڑی دولت ہے انسان کی
یہ ایک ایسی دولت ہے جو انسان کو کبھی ختم ہی نہیں ہو سکتی
علم کے ذریعے ہی انسان ترقی کی منزل کی طرح جاتا ہے
بالکل علم ہی کی وجہ سے انسان نے اللہ کو پہچانا ہے صحیح اور غلط کے بیچ میں میں فرق کیا ہے
صرف علم سے ہی نا انسان کامیاب کی طرف ہو جاتا ہے
بلکل صحیح بات ہے آپ کا کہنا ٹھیک ہے علم کے علم ایک ایسی روشنی ہینا جو کبھی بجھ نہیں سکتی جو کبھی ختم نہیں ہو سکتی علم ہی کی وجہ سے انسان نے سائنس پر بھی قابو پا لیا ہے
ہاں علم سے ان انسان کی عزت میں اضافہ ہوتا علم سے ہی انسان کی عزت
بالکل صحیح اور غلط میں پہچان بھی کرا سکتا ہے ام ایک ایسی چیز ہے جسے انسان سب کچھ پا سکتا ہے
ہاں اور تو یہ بات ت یہ علم سے انسان ترقی کی منزل کی طرف جاتا ہے آج کل کے زمانے میں تو علم ہی سب کچھ ہے اس کے بغیر نوکری بھی نہیں ہوتی ہے کوئی
ہاں نوکری تو تبھی ہوگا نا جب علم ہوگا لیکن وہ چھوڑو نوکری کے کی بات چھوڑو آ ایسی یہ انسان کو حوانیت سے نہ انسانیت کی اور میں موڑ دیتا ہے انسان کا جو ویشی پن ہوتا وہ ختم کرتا
علم سے انسان کا کردار بہتر تر ہوتا ہے
بالکل دینی اور روحنی فائدے بھی ہیں اس کے اللہ کے نزدیک بلندی درجہ علم کی فضیلت عابد پراسی ہیں جیسے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر یہ چو بھی ہاں
علم سے ہمیں صحیح اور غلط کی پہچان ہوتی ہے ہم صحیح کب ہوتے وہ ہمیں علم سے ہی پتہ چلتی ہے
بالکل صحیح بات ہے علم ہی کی وجہ سے ہم نے ا بہت ساری جہالت کی تاریخی دور کی علم وہ نور ہے جو گناہوں کے اندھیروں میں بٹکے ہوئے سے بچات ہے صدقہ جاریا ہے علم فھیلانا ا ایسی نہیں کی ہے جو مرنے کے بعد بھی ا یہ نام قائم رکھتی ہے
علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فارض ہے
ہاں بالکل ایسے یہ تو نہیں کہا ہے نا کہ اگر علم پانے کے لیے ایک عورت کو ایک انسان کو چین بھی جانا پڑے تو جایا کرے کیونکہ علم ایک ایسی روشنی ہے علم ایک نور ہیں علم سے انسان انسان بنتا ہے
ہاں علم سے انسان کی جہلت دور ہو جاتی ہے اور آپ صلی اللہ ع وسلم نے فرمایا بھی ہے لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کو علم سکھائے
ہاں زندگی کا خزانہ حدیث میں ہے علم خزانے کی کونجی ہے تو یہ بھی صحیح بات ہے آپ کو پتا ہے اگر ہم نے پڑھا نہ ہوتا تو کیا ہمیں آ ہمیں پرانے لوگوں کی طرح مشکلات نہیں اٹھ اٹھانے پڑتے جیسے وہ کھانے پینے کے لیے اٹھاتے تھے
پھر بھی وہ پرانے زمانے میں فون وغیرہ نہیں ہوتا ت تھا اس زمانے میں فون پہ سب کچھ ہے اگر علم نہیں ہوگا کس کو آئے گا وہ فون پہ پڑھنا کرنا
وہ بات بھی ٹھیک ہے میں یہ بول رہی ہوں اگر جیسے جیسے کہ جو یہ کھانا بدوش تھے نا انہوں نے پڑھا نہیں تھا وہ کیا کر رہے تھے وہ کیسے وحشی طریقے سے کھا رہے تھے ہم نے جب پڑھا تو ہم نے دی تھا بیج بونا ہے وہ زمین میں اگانا ہے اس کو کٹ فصل آ تا ہے وہ کٹائی کرنی ہے اگر ہم نے وہ سب پڑھا نہیں ہوتا تو وہ ہم کہاں سے جان پاتے
ہاں اگر ہم نے وہ نہیں پڑھا ہوتا پھر ہمیں کیسے پتا چلتی ہم کیسے ابھی چل رہے ہیں کیسے ہم جی رہے ہیں اور آج کل نوکریا آج کل بزنس سارا موبائل پہ ہے
ہوں بالکل صحی بات ہے اور یہ سب علم ہی کی وجہ سے ہے کہ آج ہم آگے بڑھ رہے ہیں اپنی نسلوں کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں
ہاں یہ علم کی
ہاں
ہاں یہ علم کی وجہ سے ہی ہے
ایک عورت اگر پڑھتی ہے تو اس نے پورے سماج کو پڑھایا ایک مرد نے اگر پڑھا تو اس نے صرف خود کو پڑھایا کیونکہ عورت پر بھی ذمہ داری ہوتی ہے نا
ہاں بہت بچوں کی بچوں کو پڑھانا اور بچوں کو سکھانا وہ پھر علم ہی سکھاتا ہے سب کچھ
ہاں وہی تو بات ہے نا
کنی آتی ہے آنکھوں میں سب کچھ پہچان ہو جاتا ہے
اور ایسی ا پتا ہے ایسی بھی بات ہے کہ دیکھو اگر ہم کو مطلب ہمارے پاس علم ایک ایسا ذریعہ ہے نا ہمیں دشمن بال بھی با نکا نہیں کر سکتا
ہاں ہاں علم تو ہمارے لیے بہت اچھے چیز ہے جو ہم نے اگر ہم علم اگر ہم نے علم حاصل کیا تو ہمیں زندگی میں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے پھر
بالکل نہ ہمیں کوئی یہ ایسی نہ ہمیں اس میں سے کسی کو حصہ دینا ہے دیکھو ایک بات کرتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ نے پڑھا ہے یا میں نے پڑھا ہے میں نے جتنا پڑھا ہے مجھے جتنی نالج ہے میں رہی ہوں میں دوسروں کو باتا رہی ہوں ایسا کرو لیکن حصہ تو نہیں دے رہی ہوں نا اس میں سے اس کا ہاں مج کچھ میں سے کچھ کام تو نہیں ہو رہا ہے نا ا اگر ایس سوچے کہ علم سیکھ سے علم اور بڑھتا ہے
ہاں علملمس ہاں اگر ہم دوسروں کوئی علم سکھائیں گے ہمیں اس سے زیادہ نالج ہوگی اندر سے ہمیں بڑھے گی نالج اندر سے
ہاں ہاں
علم علم سکھانا ہمیں فرض ہے اگر ہم دوسروں کو علم سکھائیں گے وہ ہمیں فرض ہے
ہاں
دینی تعلیم بھی ہم پہ فرض ھے اور یہ سائنسی تعلیم بھی ہم بے فارض ہے ہمیں دنیا کا ہر ایک کونا کونا پڑھنا ہے کہاں پہ کیا ہوتا ہے اس سے ہم آگے بڑھیں گے آنکھوں میں روشنی آئے گی گی
بالکل
عم ہمارے لیے بہت ضروری ہے
ساتھ ہمیں دینی تعلیم بھی پڑھنی ہے
ہاں دینی تعلیم تو بہت ضرورت ہے
ہاں ساتھ ساتھ ہمیں قرآن سنت بھی جاننا ہے
ہاں قرآن کی تعلیم بھی ضروری ہے قرآن سے بھی ہمیں دینی تعلیم دنیا کا سب کچھ پتا چلتا ہے پرانے زمانوں میں کیا یہ ن نہ نب سلا سلم کے بارے میں سب کچھ پتاہ چلتی ہے
ا س س چلتی ہے سائنس تو قرآن سے ہی نکلا ہے دیکھو ایک بات کرتے ہیں جیس جیسے حضور پاک صلم نے فرمایا ہے کہ اگر آپ دوپہر کا کھانا کھاؤ تو وہیں پہ سو جاؤ اور اگر آپ رات کا کھانا کھاؤ تو پہلے ٹہل قدمی کرو کچھ قدم چلو پھر اس کے بعد سونے آ جاؤ یا مغرب کے بعد ہی کھانا کھاؤ پھر آ ایشا پڑھو اس سے آپ کی ایکسرسائز ہوگی اگر ہم سائنس کی بات لیں کیوں یہ اس لیے ہے کہ کہ اگر ہم وہ کھاتے ہی سو جائیں گے تو ہارٹ پہ اس کا پریشر آئے گا
ہاں ہمارا غذا بھی کیسے ہضم
ہضم نہیں ہوگا ہاں تو یہی بات ہے نا قرآن میں سے سائنس نکلا ہے اب انسان کو کیسے پتا چلا جب اس نے علم حاصل کیا
ہاں ہاں ورنہ ہمیں کیسے پتا ہوگی کہ وہ کرنا ہے کھانے کے بعد تھوڑا دن کے کھانے کے بعد ریسٹ کرنا ہے شام کے کھانے کے بعد ایکسرسائزز کرنی ہے وہ ہمیں سارا تعلیم دی نہیںی تعلیم اور سائنسی تعلیم سے پت چلا سائنسی تعلیم بھی اسی سے قرآن سے ہی نکلا ہے سب کچھ
بالکل سب کچھ اگر ہم دیکھیں تو جیسے کہ صبح کہتے ہیں ڈاکٹرس بولتے ہیں کہ فائبر کھاؤ اس سے ہاضمہ ٹھیک رہتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے صبح اٹھو کھجور کھاؤ لیکن لیکن لیکن جو جو قرآن پڑھے گا جس نے علم سیکھا ہوگا اسی کو یہ سب باتیں سمجھ آئے گی ایسی تو کسی کو نہیں آئے گی نا
پرانے زمانے میں جیسے یہ پڑھتے ہی نہیں تھے ان کو نہیں پتا تھی دن میں کیا کب کیا کھانا ہوتا تا تھا جس سے بہت زیادہ بیماریاں بھی ہوتی تھی ابھی ہم اس سے پڑھتے ہیں کس بیماری کو کیا لگتا ہے کیا کھانا ہوتا ہے صبح کب کون سی ایکسرسائز کرنی ہوتی ہے وہ ہمیں ساری تعلیم سے ہی پتہ چلتی ہے
آج ہم دوسری بات بھی دیکھو آج جو ہمیں ڈاکٹر دوائی دیتے ہیں ہم وہ گوگل سرچ کرتے یہ کس کس کی دوائی ہے اس میں کیا کیا سالٹ موجود ہے یہ اس کے ا مضر اثرات اس کے سائڈ افیکٹس اور اس کے اچھے افیکٹس کون سے ہیں یہ ہم گھر بیٹھے جان سکتے ہیں علم ہی کی وجہ سے آج گھروں میں بلڈ پریشر مشینز ہے تھرمامیٹرس ہے آکز میٹرس ہے
کہاں دوائی نکالتے پہ فون سے ہم کیسے پتہ ہوتی ہے ہم نکالیں گے یہ فون سے پھر کریں گے
ہاں بالکل یہی بات صحی ہے آپ دیکھو نا کتنا علم ایک ایسی کنجی ہے ایک ایسی جمع پونجی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی جتنا پڑھو اتنا ہی زیادہ علم حاصل ہوتا ہے ویسے آٹا ہم نے بہت بادھی اولمپک کی چلو کبھی اور ملتے ہیں
چلو ٹھیک ہے اللہ